الحم اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان آپ ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں آپ کے والد صاحب امی جان ج
ہے ہیں
ہاں بھائی جان میں بھی ابھی میں نے چائے پی تو بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا بیٹھ کہ بھی کیا کروں گا ایسے تو کااہل ہو جاتا ہے انسان کچھ آپ سے ہی کچھ جان حاصل کر لوں
جی بھائی جان تو کس چیز کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں
ہاں بھائی جان تو میں بیٹھ ہی رہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کھیل کود کے بارے میں بات کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو تو پتا ہی ہوگا آج ب زیادہ تر لوگ فون فون چلاتے ہیں کھیل کود کی طرف دھیان ہی نہیں ہے اس اس لیے وہ موٹا مطلب کہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اٹھی نہیں پاتے ہیں ہے نا تو میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں بتانا چاہتا ہوں کہ سپورٹس ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے جس طرح ہمیں صحت خت مند رہنے کے لیے اچھی مطلب کہ غذا اور پانی نیند کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح مطلب کہ روزانہ کچھ نہ کچھ کھیلنا بھی ضروری ہے آج کل اکثر لوگ سارا دن موبائل اور کمپیوٹر پر وقت گزار دیتے ہیں ہے نا تو اس وجہ سے ان کی کی جسمانی حرکت کم ہو جاتی ہے اور صحت متاأثر ہوتی ہے سپورٹس میں مطلب کہ اس مشکل سے بچ مطلب کہ بچتے ہیں ہے نا تو سپورٹس کا سب سے سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کو طاقتور بناتا ہے مطلب کہ جب ہم روزانہ کھیلتے ہیں تو ہماری مس مضبوط ہوتی ہیں بلکہ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور دل صحت مند رہتا ہے تو ساتھ ہی ہماری باڈی ایکٹیو رہتی ہے اور ہم جلدی تھکتے نہیں ہیں نا بھائی جان تو آپ فرمائیے کچھ میں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں
فائدے سپورٹس کے اس میں ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فزیکل فٹنس جو ہماری یہ شریر کی فٹنس رہتا ہے تندرست رہتا ہے ہم اور بہت س کر سکتے ہیں یہاں ہم دھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا تھا موٹاپا بڑ رہا ہے مطلب اگر ہم ایکلی پارٹیسپیٹ کرے تو موٹاپا کم ہو سکتا ہے انسان کو اس میں سے شریر میں سے طاقت لگانی پڑتی ہے اس میں شریر کی انرجی کنزر یوز ہوتی ہے اس سے کیا ہے کہ موٹا پا کم ہو سکتا ہے یا مسل جو ہے انسان کی وہ بڑھ سکتی ہے انسان کی انجورنس یا طاقت جس کو ہم بولتے ہیں وہ بڑھتی ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی یا جو دل کی بیماریاں ہیں کھیل کود سے دل کی بیماریاں بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے یا امیون سسٹم جس سے جس سے بیماریاں ہوتی ہیں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے بڑتا ہے اسی سے یا بیٹر فلیکسبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں ہم بیر بلی سے حاصل کر سکتے ہیں یا انسان کا اسٹیمنا یہیا روزانہ کھیلنے سے شریر کا اسٹیمنا اور انرجی لیول بھی بڑھتا ہے یا مانسک اور دماغی ہیں اس کے بہت سارے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی میں بہت ہی مطلب کہ آپ کی باتوں سے سہمت ہ تو سپورٹ صرف میرے بھائی اسی کے ساتھ سپورٹ صرف جسمانی صحت کے لیے نہیں بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے جب ہم کھیلتے ہیں نا تو دماغ تیز ہو جاتا ہے ٹینشن کم ہوتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے تو اگر کسی کیا موڈ خراب ہو تو کچھ دیر فٹ بال کرکٹ یا بیڈمنٹن کھیلنے سے اس کو کا موڈ بھی بہتر ہو سکتا ہے نا تو سپورٹس ہمیں ڈسپلین بھی سکھاتی ہے ہر کھیل کے اپنے ملک کے قاعدے قانون ہوتے ہیں جیسے مطلب کہ اگر ہم ان قاعدے پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں زندگی میں بھی قانون کی عزت کرنا آتا ہے ہے نا تو مطلب کہ وقت کی پابندی محنت اور ذمہ داری کا احساس بھی سپورٹ سے پیدا ہوتا ہے اسے لیڈر ہم لیڈر شپ بھی سیکھ لیتے ہیں تو سپورٹس مط کہ س کیا ہوتا ہے مطلب کہ اگر ہم کہیں سب پڈس پہ بات کر لیں تو ہمارے ملک میں زیادہ تر کرکٹ کو پسند کیا جاتا ہے کہ ایک مطلب ایک کھیل کو ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ایسے مطلب کہ اس سپورٹ کرکٹ میں گرا پلیئر ہوتے ہیں تو ہر کسی کو اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کچھ بیٹس مین ہوتے ہیں کچ بولرس ہوتے ہیں تو بیٹس مین کو ہاں رنز بن بنانے کی ذمہواری ہوتی ہے بولرس کو ڈیفینڈ کرنے کی تو اور بھی ہوتے ہیں مطلب کہ فلڈرس ہوتے ہیں ان کو باہر روکنے کی ذمہواری ہو ہے تو جب سب ایک ساتھ محنت کرتے ہیں تو ہم جیت بھی سکتے کبھی کبھار ہارتے بھی ہیں جیتتے بھی ہیں لیکن ہم ڈسپلین میں سیکھتے ہیں ہے نا
جی بھائی جان بالکل صح کہا آپ نے اس سے ہماری مطلب مینٹل شارپنیس بھی ہوتی یا ڈسپلن آپہ رہے ہیں تھے جو یہ مطلب کھیل کود ہے اگر ہم ٹیم کے ساتھ کھیلے تو دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا کولیبریشن ٹیم ورک اس سے کوئی بہتر بنتا ہے یا اگر ہم کسی کو لیڈر بنائیں یا گروپ کا کیپٹن بنائے تو اس کو لیڈرشپ کی سکلس بھی اس میں آ جاتی ہیں یا نئے نئے دوست بنتے ہیں نئے لوگوں سے جب ملنے کا ان کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو بہت سارے دوست بھی بنتے ہیں سپورٹس مین شپ بنتی ہے ہار اور جیت تو برابری کا برابری ہے لیکن انسان سے ٹیم ورک سیکھتا ہے لیڈر شپ سے سیکھتا ہے یا اگر ہم دیکے تو آج کے زمانے میں اسپورٹس میں آپ کیریئر آپشن بھی بن چکے ہیں آپ مطلب اس میں اس میں اپنا کیریئر بھی اچھا سن سکتے ہیں اگر دوسروں کو سکھائیں وہ بھی ایک کیریئر آپشن ہے اس میں میں آ کر آپ دیکھیے تو اگر ایک دوسرے سے باتیں کرنا ہو وہ بھی اس سے مطلب بہتر ہو سکتا کمیکیشن اور بھی بہت س جیسے کہ پرابلم سالونگ اگر میچ کے دوران اچانک کوئی بڑی شکایت آئے یا بڑی کوئی مطلب چنوتی مطلب اس کو سالو کرنے کے لیے دماغ کی تھنکنگ لگتی ہے وہ بھی بڑھتی ہے اس سے یا اگر آپ دیک سکتے ہیں دن میں پورا دن ہم کام کریں یہی اسپورٹس کھیلے تو رات کی نیند بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اس سے وہ بھی اس کے بہٹ میں جی جیسے دیکھ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر مطلب لوگ دیکھتے رہتے ہیں مطلب اس اسپورٹس کو کہئی لوگ ان میں بھی بہت زیادہ مزہ آتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم اگر ہم دیکھیں تو اسپورٹس کے آج کل بہت سارے نقصان بھی ہیں جیسے کہ بہت سارے نقصان بھی ہے اس کے جیسے کہ اگر ہم دیکھیے تو مطلب فریکچرس آنے والے ہیں لگی منٹیلس ہوتے ہیں سپرینس ہوتے ہیں اسپرینس ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری انجریز ہوتی ہیں جو کہ مطلب ان چیزوں کا رسک ہوتا ہے میں دیکھ سکتے ہیں پرانی مطلب پرانی چوٹیں جو ہے عمر کے ساتھ بڑھتی ہے ان میں اور زیادہ در ہونے لگتا ہے پھر یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں فٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں کام کرنے سے جو مسلز میں پھٹکاتتا ہے
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی اگر آپ کو میں کہہ دوں کہ مطلب کہ سپورٹس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے مطلب کہ جس جو میں نے ابھی کہا تھا ٹیم ورک تو بہت سے کھیل جیسے کرکٹ ہے فٹ بال ہے اور والی بال مل کر کھیل جاتے ہیں ان کھیلوں سے ہمیں سیککھوں نے کو ملتا ہے کہ کیسے کامیابی صرف ایک شخص کی نہیں ہوتی بلکہ پوری ٹیم کی ہوتی ہے تو ہر مطلب کہ ہر فرد کا اپنا کردار ہوتا ہے جو جو میں نے ابھی ابھی آپ کو کہا تو سپورٹ سے صبر اور ہمت بھی پیدا ہوتی ہے ہر دفعہ جیت نہیں ملتی جو میں نے ابھی ابھی بولا کبھی ہم جیتے بھی ہیں اور کبھی ہارتے بھی ہیں لیکن ایک اچھی کھلاڑی مطلب کہ ایک اچھا کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو ہمت نہیں ہارتا وہ اپنی مطلب غلطیوں سے سیکھتا ہے اور دوبارہ محنت کرتا ہے اسی لیے کہتے ہیں نا محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو اسٹوڈینٹس کے لیے سپورٹز بہت ضروری ہے اگر طالب علم صرف مطلب کہ پڑھنا پڑھائی کرے اور کبھی کھیلے نہا تو وہ جلدی تھک سکتا ہے لیکن اگر وہ وہ روز کچھ دیر سپورٹس مطلب کہہ سپورٹس بھی کرے تو اس کا دماغ تیز رہتا ہے اور مطلب کہ پڑھائی میں بھی بہتر نتیجہ ملتا ہے تو ہمارے ملک میں بہت بالکہ بہت سے مشہور کھیل ہیں جیسے کہ سب زیادہ ہے کرکٹ میں نے ابھی ابھی بولا سب پھر زیادہ پسند کیا جاتا ہے کرکٹ کو اس کے علاوہ ہے فٹ ف بال ہے ہاکی ہے بیڈمنٹن ہے والی بال ہے کبڈی ہے اور ایتھلیٹس بھی بہت مقبول ہے تو ہر کھیل کی اپنی اہمیت ہے اور ہر کھیل انسان کو کچھ نہ کچھ مطلب کہ نیا سکھاتا ہے تو آج کل بہت سے بچے م موبائل گیمس میں زیادہ وقت گزارتے ہیں موبائل گیمس کبھی کبھی ٹھیک ہے لیکن اصل مطلب کہ پھر زیادہ کھیل لیتا ہے انسان یہ بہت ہی نقصانات نقصان پہنچاتے ہیں ہمیں اس سے آنکھیں خراب ہوتی ہے کاہل ہو جاتے ہیں ہم ایک ہی جگہ رہتے ہیں موٹے آپے کا شکار ہوتے ہیں تو زیادہ فائدے مند یہ نہیں ہےط کہ اگر ہم باہر جائیں کھیلے دڑ دروڑ کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہماری جو باڈی ہے وہ صحت مند رہتی ہے وہ طاقتور بن جاتی ہے تو باہر کھیلنے سے جسم بھی فٹ رہتا ہے جو میں نے جو میں کہہ ہی رہا ہوں تو اور دوست بھی نئے نئے بنتے ہے نا
جی بھائی جان آپ بھی کہہ رہے تھے مطلب جو ہے ہمارے دیش میں جو کرکٹ ہے وہ زیادہ مطلب پاپولر لیکن ایک چیز کیا ہے کہ آج کل لوگوں کو ایڈکشن ہو رہی ہے اس چیز کی لوگ اسپورٹس میں رہے ہیں اپنا مطلب ایجوکیشن چھوڑ رہے ہیں اپنی باقی ساری چیزیں چڑ رہے ہیں پورا دن یہ میرے گے وہ ایک چیز غلط ہے اس سے چیز کا اس میں کیا اگر اگر کوئی کیریئر ڈھونڈے بھی اس چیز میں لیکن ایک شارٹ ٹائم کیریئر اس میں ہوتا ہے مطلب دس سال بیس سال تک مشکل آپ کا کیریئر چل گا پھر آپ کو کیریئر میں نہیں اور ملے گا وہ اس لیے آپ کو ایجوکیشن پی چاہیے فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہیے اس لیے مطلب فیملی بھی آپ کی ضروری ہے یااں آن فیئر کمپن اس میں یہ بھی ایک نقصان ہے اس کا مطلب آج کل ہم دیکھیں تو مطلب جو اسپورٹس چیزیں آتی ہیں بیٹ آتے ہیں اں باقی بای چیزیں آتے ہیں وہ آج بہت مہنگی آنے لگی ہے یہ مطلب ہے ہمارے لیے یا ٹائم کنزیومنگ یہ پورا دن اسی میں گزار لیتے ہیں یہ نقصان ہے اس چیز کا یا مطلب جیسا کہ میں کہہ رہا ہ جاتی ہیں اس چیز سے یا بہت ساری اس میں مطلب اور بھی بہت سارے نقصان ہیں اس چیز کے
ہاں بائی جن تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ سپورٹس سے اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہے انسان مہندی بنتا ہے اس بات پر قابو مل کے رکھنا سیکھتا ہے اور دوسروں کی عزت بھی کرنا سیکھتا ہے تو ایک اچھا اچھا کھلاڑی جیتنے پر فخر نہیں کرتا اور ہارنے پر مایوس نہیں ہوتا اگر ہم روز صرف تیس یا مطلب کہ ایک گھنٹے کسی بھی کھیل کے لیے نکالے تو ہماری صحت سوچ اور زندگی دونوں بہتر ہو سکتے ہیں سپورٹس ہمیشہ صرف مضبوط مطلب مضبوط جسم ہی نہیں دیتے بلکہ مضبوط ارادے بھی دیتے تو آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ سپورٹس ہماری زندگی کا بہت قیمتی حصہ ہے ہر انسان خاص طور پر اسٹوڈینٹس کو روزانہ کسی نہ کسی کھیل میں حصہ لینا ہی چاہیے صحت مند جسم میں ہی مطلب کہ صحت مند ہی دماغ ہوتا ہے تو اگر ہم مطلب کہ تندرست رہیں گے تو اپنے گھر اپنے معاشرے اور اپنے ملک کے لیے بہتر کام کر سکیں گے ہے نا
بالکل صح کہ آپ مطلب انسان کو کھیل کود میں بھی گھسنا چاہیے لیکن اپنی مطلب پڑھائی کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے اور بھی بہت سارے کام ہیں چلیے آپ سے بات بہت اچھا لگا
ہاں بھائی جان آپ سے بھی بات کر کے بہت ہی اچھا لگا آپ کا
آپ بھی اللہ حافظ